لیکن نہیں مانے تم کل میں نے بولا تھا نہیں
کتنے رہ گئے ہیں باقی بس ہو جائے گی
چھ وہ کل انشاء اللہ
کال کریں گے انشاء اللہ بائک میں ہو جائے گی چلتے چلتے
شور آئے گا نا کیا ہوا آپ اوپر سے تم سنتے ہو تم اوپر سے تم یہ ہو پتا نہیں کوئی اور پروجیکٹ ہے امم روشنی میم نے بولا ہے آج نو بجے اس کی میٹنگ ہے میں اٹینڈ کروں گی انشاء اللہ میں دیکھوں گی وہ کیا ہے
کیا کون سا پروجیکٹ
کوئی آیوشمان اینٹری ڈیٹیلس ہے
مطلب
مجھے نہیں پتہ جوائن کرنی ہے میٹنگ مجھے م لنک ملا ہے نو بجے میں کروں گی ان شاء اللہ میں میٹنگ میں جاؤں گی ضرور
ٹھیک ہے کر لینا مجھے بھی بتا دینا کیا ہے وہاں پہ
اگر آیا تو آیا مزہ تو کریں گے
ٹھیک شکر رب
ہوں اور سناو
اور بس ٹھیک مرچی ہے وہاں پہ
کیوں
کھانی ہے
کیوں
بس ایسے ہی من کر رہا ہے
میں کہا ں سے دوں
ہوں کیوں ہے نا کشمیری مرچی ہے نا
آپ کو کیا لگتا ہے فون میں سے کوئی کچھ دے سکتا ہے
کیوں نہیں دے سکتا ہے
ہوں یہ لو پکڑو
ہوں ہوں کیا پکڑوں مرچی
ہاں جی
کال آ رہی ہے
ہاں آپ سیکنڈ روج ہاں یہ میرا پاپا جب تک یہی دو تین بار مجھے کال نہ کرے اس کا چین نہیں آتا
کیا بول رہا ہے اب
گاڑی بلا رہی ہے جل شان ہو نا پاپا کی یہ نا چھینا نہ نہ نہ گاڑی دیکھتی نہیں گاڑی دیکھ رہی تھی وہ سمارٹ سٹی پر ہے ہی نہیں یہ آج لیٹ ہی نکلا ہے شاید دکان سے دیکھو انسان کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں پھنس گئی نا آپ کے سامنے آپ نے جوٹ میں کہاں پتا ب ہے ا ابھی تو وہ وہی پہ ہے
مجھے پتہ تھا تم جھوٹ بول رہی ہو
مجھے ریسٹ کرنا تھا خدا کی قسم
تو سیدھے بولنا تھا نا میں تھک گئ مجھے ریسٹ
میں نے بولا تب بھی نہیں چھوڑا آپ نے
پھر چور بولا تھا نا پہلے اس لیے
ہ نہیں اب تو نماز ہے نا انشاء اللہ
ہاں ہاں انشاء اللہ نماز پڑھنا ابھی ابھی کتنے رہ ا بھی رہ گئے آٹھ وہ بھی ہو جائیں گے
ہاں ہاں وہ تو ہو جائیں گے وہ تو کرنے ہی ہے اب کمپلیٹ ہو ں
اور
بس ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ان پینسوں کا
اب تو دبادب میسجز آ رہے ہیں
ہ ہوں ہوں ہ
پتہ نہیں کس کس طرح کے میسیجز آئی ہیں
یہ میری بہن بہن نہیں کزن فون کر رہی ہے
کیا بور رہی ہے
یہی کہ آپ نے کہا تھا ویٹ آپ کا ویٹ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا ہے
اس کو بھی ٹائم رکھا تھا
ہاں
کیا بولے اس کو بھی ٹائم رکھا تھا مجھے بھی ٹائم رکھا تھا تبھی بولا تھا اب نہیں ہوگی کال
ہاں تو اس کو میں نے کب بولا تھا چار بجے چار بجے تب تو وہ پھر کسی کو وہ سکھا رہی تھی یہ کسی کو یہ سکھا رہی تھی تو بیچ میں بسما آ گئی اس نے بھی ہلہ مچا دیا میرے ساتھ کرو میری بہن
تم لوگ آپس میں بہت سے زیادہ کماتتے ہو گے
ہاں ہاں ہاں یہ سچ ہے
ہے نا
ہوں
اور اور سناؤ تم
بس ٹھیک یہ لوگ کہتی ہیں آپ کر لو میں رسیو کروں گی میں اسے فون پہ سمجھاؤں گی میری بہن اب میں نہیں کروں گی پھر سے میں
کیا ہوا
یہی نہ سمج ہی نہیں رہی ہے
تھک گئے
اب نہیں میں اس کی میسجز اور دیکھو بندہ ایک بار کرتا ہے نا میسج
وں
نہیں یہ ایک بندہ پانچ دس چھ آٹھ بار میسج کرتا ہے پھر ان کو لگتا ہے بار بار میسج کرنے سے میری کزنس میں ہمارے بار بار میسج کرنے سے شاید اس کو ٹائم آئے گا کل میں سو رہی تھی
ہوں
رات کو میں جاگ گئی واش روم کے لیے
ہوں
ساڑھے بارہ بجے میں نے اپنی کزن کے دس میسجز دیکھے میں ڈر گئی اس کو کیا ہو گیا یہ پہلے میں سوچتی تھی یہ مجھے واٹس ایپ پہ فون کر رہا ہے کتنے میسجز کیونکہ مجھے پتا ہے تم تو میسنجر میرے کو میسج کرتے ہو وہ تو آپ کرتے ہی نہیں ہو
وں
تھوڑا وہ بعد اٹھتی ہے تو یہ کون ہوگا جب میں نے کھولا تھا وہاں میری بہن وہ کزن کی رخصار باپ رے باپ میں نے اسے اتنا ڈھانٹا آج بولا رات کی بارہ بجے آئی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے بولا تجھے بےسکونی تھی تو مجے میں نے کیا کیا تھا مجھے تو سونے دیتی اور کیا
چلو ٹھیک ہے اور
وہ میں تمہارا نیلسن کرانا بھول گئی سوری
کیا کرانا بھول گئی ہوں دیکھا میرا کام کہاں یاد رہے گا تجھے
آج پکا سلمی میڈم سے بات کر کے تمہاری میٹنگ کا فکس کراتی ہوں
میرا کام کہاں یاد رہے گا تجھے
اس کو بھی ہے گھر پہ فون تو اس پہ بھی کرنا گھر پہ ہے نا فون تمہارا دوسرا اس پہ بھی کرنا
کیا کرنا اسے
نیلسن
فی الحال مجھے میرا تو ک ہو جانے دو
ہاں ہاں میں کروں گی نا میں بول رہی ہوں نا دو نمبرس پکاروں
میں اس پہ بھی اب کاریہ کروں گا نہ ڈاؤن لوڈ اس پہ کال کروں گا خود ہیلو کرو خود یہاں سے ریسیو کروں گا کروں گا ہیلو ٹھیک ہو
پاگل ہو ویسے نہیں کرنا
میں کر دوں گا
کرو جا کے مجھے کیا ہے ریجیکٹ تمہارے وہی بولو نا ایسے اب اس کے ساتھ کرو گے
اس کو اہن کہاں آئے گا
کیوں
نہیں آئے گا اس کو
نہیں اتنا سیکھانا بھی مت اپنے ہی جال میں خود پھنس جاؤ گے
ہ ر بلام رام باقی ہوں باقی
باقی سب ٹھیک
اور
اور آپ سناؤ یہ میسج بیک ٹو بیک
چاہے ہو گئی تیری
ہوں ہوں
ہاں
کیا ہوگئی
چائے
چائے تو کپ کی پی ہم نے دیکھو اقرا کو مجھے وہ ہائے ہائے ہائے
نو منٹ ہو گئے اب دو منٹ ہے
ہاں ایک طرح سے مجھے ضروری فون ڈائریکٹ فون کرنا ہے اسے بینک کا کچھ ایشو تھا پچ ہ
کیا
اسے بینک کا کچھ ایشو تھا وہ م جو اسے ٹھیک کرانا تھا اکاؤنٹ کا
کس کو
اقرا کو
اچھا اس کو کال کرنی ہے
یہ نہیں یہ کال نارمل کال لیکن نماز کے بعد
اچھا اچھا ٹھیک
نہیں پہلے اب نماز پڑھیں گی
ہاں نماز تو پڑھنی ہے
تم مت پڑھنا
اوکے
کیا ہوا تمہیں میں بات بھی نہیں سمجھ مطلب پڑھنا کہاں پڑھتی ہو کتنی دفعہ تو تجھے بولا نماز پڑھو نماز پڑھو صبح کتنا اچھا تم نعت سنا رہے تھے اتنا مزہ آیا اتنا اچھا لگا
ہم ذرا اس کو س سنا رہا تھا وہ سوتا ہے وہ سن کے بہت مزہ آتا ہے اس کو وہ سننے میں
ہاں ہاں وہ تو مزیدار ہے نا اس میں سکون ہے
ہوں
سکون آتا ہے اس سے
ہوں وہ تو سو جاتا ہے وہ سن کے
وہ تو تحریف ہے نا حضو ر صلح اللہ وسلم کی تو وہ تو اچھی بات ہے اور
تے رہ گۓ
ایک منٹ
نوے سا سات پانچ چالیس سیکنڈ
ہوں ہوں بس ہو گیا
ابھی چالیس سیکنڈ ہوں گے تو
ٹا ٹا بائی بائی
ٹاٹا بائی بائی لائی بائی صابن
پھر اب یہ میسج تو کروں گی ہی نا مجھے تو نہیں لگتا
کیوں
تمہاری فطرت سے بھی جدا
ہاں ہاں ہاں اور
بس ٹھیک کاش یہ کام ان دنوں ہوتا
ہاں وہ تو ہے لوگوں نے بہت کمایا ایسے بس ہمیں نہیں پتا تھا
اب تو لگا نا پتا
ہاں اب پتا لگا اب تو کمائیں گے
انشاء اللہ چلو فر اللہ حافظ
اللہ حافظ